ہیلو دونوں پلیٹ تو رکھی ت کھے جا رہا ہے ہاں ہیلو ٹھیک ہے تم بتاؤ کیا حال ہے
ہوں سب ٹھیک ہے اور آ گئی گھر پہ
ہاں آ گیا آواز بہت سلو آ رہی ہے تمہاری
اچھا ہاں اپنا وہ اسپیکر فل کر لو نا
ہلو اسپیکر تو میرا فل ہے
جی جو کہہ رہے ہیں محمد پور کا وہ ڈالی ہوئی اسنیپ
کیا کیا جیجو بول رہے ہیں ان کے گھر کا اسنیپ ڈالی ہو ہاں ہم ڈالے تھے ججو اس سے میسج بھی کیے
ججو کیا میسج کیے
مطلب میرا پرانا گھر اور رم کو مطلب ہم اسنیپ بھیجے تھے یہی سب
پرانا گھر تیرا بھا یاد ہے
کیا
اور بتاؤ کھانا پینا ہو گیا
ہاں کھانا ہو گیا
یہ لوگ پا لے کل سے پونے آٹھ بجے آ جائیں گی تبھی جلدی
تم دو منٹ رکو تو
نہیں نہیں کاٹنا مت
نہیں نہیں ہم کاٹ نہیں تھے تمہاری آواز بھی نہیں آ ہے
اچھا ہاں جو کہ ہم کچھ کام کرنے جا رہے تھے نا ہم کیا پہلے تم سے تھوڑا سا بات کر لیں تب
اچھا ارے اس کی آواز ہی نہیں آ رہی ہے اور سب ٹھیک ہے
آئے گی آئے گی اور اسکول پول کھلا ہے بند ہے
کھلا ہے بہت پانی بھرا ہے
کب سے جانا ہے تو
دیکھو کل سے
اچھا
ٹھیک ہے
کیا بناو نا
ہاں ہ دال چاول سبزی جی اعلان ہو رہا ہے
کون مر گیا
کوئی مارا ہو گا ادھر ادھر کا
اشتہار اور اورکا حال ہے ان کے یہاں سب لوگ آئے تھے حینا آپی آئی کی مٹی میں
ہاں آئے نہیں حینا آپی نہیں آئی تھی
دانش بھائی
نہیں نہیں نہیں آئی تھی نہیں
اور
اور سب ٹھیک ہے تم ہاں وہ لوگ ہیں آئزہ میرے کہاں
آئزہ آئی ہے اسکول سے لیٹی ہیں روز جاتی ہے اسکول میں چوٹ لگا لیتی ہیں کبھی پنسل بھوگ کے چلی آئیں گی کبھی منا کوٹ کے چلی آئیں گی آج انکے سر کہیں کی یہ بتائیے کیا کہ تی ہیں روز اپنے آپ کو چوٹ پہنچاتی ہیں پھر راستے میں ہم پوچھا ہم کا کیوں ایسے ایسے کرتی ہے تو کہہ رہی ہے اللہ
کہ اللہ پاک مجھے اچھا نہیں بنایا
ہم کو کون کرتا ہے دنیا یہ سچ نہیں نہیں سب اچھے اچھے بچے ہیں میں اچھی نہیں ہوں اللہ پاک مجھے اچھے نہیں بنائے
ہاں اور اومما
امواہ تو مست ہے موبائل چلا رہی ہیں کل اموا سیڑی سے گر گئی تھی کل نہیں پرسو
اچھا کیسی ہے
میں بولرھی ہوں کل پرسو تھوڑی گںی تھی میں تو کل گںی تھی پرسوں گںی تھی جس دن ابا نہیں تھے کل تو ابا تھے پرسوں نہ ان دونوں سیڑھی چڑھ رہی تھی حیا اور عمرہ ساتھ میں دھکا وکا لگ گیا ہوگا گر گئی
یہاں چھوٹ آئی کیا
سر میںم گیا تو منہ کے بل گری پڑی تھی چیشی اوسی لے کے کچھ سر سہلایا
ہاں اچھا
اور کیا بناںی
میرے کن تو دال چاول
دال چاول اور
سبزی
سبزی
ہاں
اچھا اور بتاؤ ممما چپ رہو چپس دو چپس نہیں ہے چپس ختم ہو گئی
ارے ایک دم پریشان کر دیے روز کا ڈڈو ڈھائی ڈھائی سو کا سامان کمینی کے چکر میں منگانا پڑ رہا ہے ایک دم پیچھے پڑ جاتی چپس منگاؤ یہ منگاؤ وہ منگاؤ اب میں پورا اکاؤنٹ میں خالی ہو جائے گا کمینی
ہاں یار اوکے ایک گھنٹا رکھلو نہ
اکھٹھے منگا لو تو دن بھر بکری کی طرح چرنے لگتی ہیں اب ٹھیک ہے جیسے بریڈ ہے یہ سب منگا لیتے ہیں کہ اسکول دیر ہو جاتی ہے تو اسکول بھیج دیتے ہیں سیک کے لے جاتے سے ہے اور چاے واے پہ صبح شام کھا لیتی ہے چوبیس گھنٹہ ان کو بریڈا ہیچ آنے لگتا ہے جس پر ڈانٹتے ہیں نہیں دیتے ہیں اب ان کا نقصان بھی تو کرے گا اور کچھ چپس وپس یہ سب منگا لیتے ہیں کہ جو ہے کبھی کبھی ٹفن میں رکھ دو یا دن ان میں بلان و لانانی کیلیے دے دو اب دیکھ لیے تو تھوڑی تھوڑی دیر پہ چپس ہی کرکرے چاہنے لگتا ہے پرسو گئے تھے پچاس پینسٹھ وسٹھ روپئے کا وہ لے کے آئے کیا بولتے کلے پورا ایک لائن پچاس روپئے کا نہ
اچھا یہاں تو پے پینتالیس روپے کا ملتا ہے
یہاں پچاس کا ملا پورا ختم دو دن میں ان کی آ بس ب ڈا رہت اور کچھ اور بتاؤ
اک ہے
مت کرو
اور اب
ہوں
پیزا والی بریڈ آئیے کھا لو چھ
آلو دیے ہیں چھ ٹھو دیے ہیں
ہوں
کھاؤ بنا بنا کے تب
آ یسکریم رول دوڈبا
اچھا گیسٹ کریے کیا دیے ہیں ان سے کہ رہے تھ ہی بن سی کیسی نہیں وہ سیکنے والی پروٹھی نہیں ہے یہ فن لین اسپیشل ہے اور گیسٹ تو کریں گے ہی ان کی بیکری ہے تو آپ کو پتا ہے بیکری کا سامان دیں گے کیک نہیں ندر سکئی ل ح اور بتاؤ
گ ن کیا ف ہے للو اور ک لی خراب خاالو یے رول مجھ رول کہانا ہے آب بے کہ ج بائی
اور
ج سمتاؤ تم کیا بنائی کھانا اچھا پند ندا پال پ ہمم
اور بتاؤ
ہو گیا
ہاں
ہوگیا
ہاں سب ہو گیا
اور سب ٹھیک ہے
ابھی آپ کا تور ایک برس رہا ہے نا
پرسو فون کی کیسے ہی فون کیا السلام علیکم کہیں بہن خدا ہم سے بات آئی نہیں کن ہم ہم فون وون نہیں کرتے
السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسی ہو
کاہے ہس رہی تھی
تمہاری بات پر
دیا کے رکھ دی دونوں سے بات کر کے رکھ دی
کون اچھا
اور شییی اما میم بولی اب سے تمہارا نام کیا چپ رہو
امی کھاری آ کریم نئے ڈبے میں سے کھا رہی پرانے ڈبے میں سے کھا لو
نہیں وہ سب ادھر رکھتے ہیں
امچا
آہ
بہتا ایسا پیسہ سہ پیسہ نہیں
امی دیکھیں
ہاں
امم
اور
اور آپ جا رہی ہیں پندرہ پچیس تا چھبیس تاریخ چھبیس تاریخ کو ہاں
پپا آیے گا
نہیں
تب اس کے ساتھ
اکیلے
اکیلے جائیں گی فلائٹ سے کیسے بیٹھے گی پہلی بار اکیلے
نہیں کوئی نہیں آ رہا ہے ارے وہ یہاں سے باگت پور جائیں گی باگت پور سے نا وہ میر را ائے ہے تو ہی
ہوں
میرل وہی ہے نا
ہوں
ہمم چلو اچھا ٹھیک ہے ہم تھوڑی دیر بعد بات کرتے ہم جارے کھانا بنانے نا دیر ہو جائے گی
ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ